ج وعلیکم اللام علم اللام علیکم اللہ اللام ععلیکم ع کیسے ہو بس بڑھیا ہے بس بڑھیا ہے آپ فرمائیے
ہاں میں بھی خیریت ہوں میرے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں موسم کیسا ہو رہا ہے ابھی
ہمارے یہاں ابھی لائڈ چلا گیا ہے تو موسم تھوڑا ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ لائٹ کے ساتھ ساتھ آندھی بھی آ رہا ہے
اچھاچ اچھا ہاں میرے یہاں بھی یہ صح ہی ہو رہا ہے ابھی موسم خراب ہو رہا ہے نا تو آندھی آندھی آھی ہے اور بارش کا بارش جیسا موسم ہو رہا ہے
فرما ویسے ویسے تو موسم بہت سھنا ہوا نہیں
ہاں ہاں ویسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کہ دوسری جگہ بارش ہوئی ہے نا تو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ادھر ہوں اور نہ میرے یہاں بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے اور ابھی ہاں آپ بتائیے آپ کے گھر کھانا پک گیا
جی ہمارے گھر کھانا پکے کھانا کھا رہے ہیں ہ لو سارے لوگ بیٹھے ہیں ایک ساتھ پورا خاندان مل کے کھاتا ہے ہمارا
بہت بڑھیا بہت خوب اچھی بات رہی تو سبھی ساتھ مل کر کھاتے ہیں تو
ہاں جی ہماری بھاابھی نے بھابی جان نے بنایا ہے
ہاں ہ اچھا آپ نہیں پکاتے ہو
مساللہ مجھے پکانا نہیں آتا ا
ارے سیم مجھے بھی نہیں آتا میں تو نہیں پکاتی میری امی جان اور تائی امی بناتی ہے
اور آپ کے یہاں کیا بنایا ہے آج
آج تو میرے گھر پہ چھوولے چاول بنائے تھے اور کٹہل کی سبزی بنائی
ا اللہ سبحان اللہ خوبصت س
ہ میرے کو بہت بھاتات ہے میرے کو بہت اچھی لگتی ہے
جی اسس کو نہیں پسند ہے وہ تو سب پسند ہے
ہوں اور ا اب موسم اچھا ہو رہا ہے تو کہیں گھومنے پھرنے کے کا پلان نہیں ہے آپ کا
سر
ہیلو
ہاں جی
ہاں میں یہ بول رہی ابھی موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے تو کہیں گھومنے پھرنے کا پلان نہیں ہے کیا آپ کا
بیکو س ے ہم لوگ پہلے تو محبت کی مانی تاج محل دیکھنے چلے
او بالکل جی آپ نے صحیح فرمایا نا بارش کے ٹائم پر تاج محل دیکھنے کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا تا ہے ہاں جو صبح کی دھکھ نک نکلتی ہے اس میں بڑا بےحد خوبصورت نظر آتا ہے تاج محل
و اللہ کیا اتنی خوبصورت چیز ہم نے کیوں نہیں دیکھی ابھی تک
ہاں میں اگلی اگلی سال گئی تب میں نے دیک تھا وہاں بہت دور دور کے ا پریٹک آتے ہیں نا بہت دور دور سے سفر پہ آتے ہیں لوگ اور وہاں کا ٹور کرتے ہیں اور جب اسے دیکھتے ہیں نا ا بحد خوبصورت ہی لگتا ہے الگ ہی کی جو سائنگ ہوتی نا وہ اور زیادہ چمکدار ہو جاتی ہے
ال خصور ج صی پر وچی آپ نے تھوڑی س جان کراری گی ت کہ صبح کے جو موسم ہوتا ہے نا وہ کت کر ن
جب اس پہ تاج محل پہ پڑتی ہے نا تو اس سے نا اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور خوبصورتی دوگنا ہو جاتی ہے اس کی
سورج کی اس کو ہے ہی ہے محبت کی بند
ہاں بالکل جی آپ نے صحیح فرمایا نا اور وہاں جاتے ہیں لوگ بگ تو وہاں پہ جو تصویر تصویریں لیتی ہیں نا وہ بھی خوبصورت تصویریں آتی ہیں نا بالکل بالکل سنگ مر مر کا بنا ہوا تھا تاج محل وا فیچر سے اس کا ویو دیکھ دیکھنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے
بہت سنا ہے بہت پڑھا ہے کہ جو بیگم کیانی ان کی آپ نے ان کی محبت نے بنوایا وہ
ہاں ہاں
استاد میرے ک جو بنانے والے تھے نا سنتے ہیں کاریگر
ہاں میرے کو بتائیے آپ ہاں اس وجہ سے ہ
ہ
اپنے ایتہاس س کہے گی ہاتھ اس لیے کاٹے گئے تھی کہ مطلب ایسا ایسی جو ب وہ ہے نا عمارت ہے نا دوسری جگہ نہیں بن پائے
اچھا
ہوں تبھی تو سات جوہوں میں ایک ہے نا اپنا یہاں تاج محل الگ ہی ہے نا وہاں ودیشی بہت سارے پریٹک آتے ہیں اور نہ ہاں کئی لوگ وہاں پہ دور دور کے ٹرپ وغیرہ بہت لوگ آتے ہیں
ہاں اور پت ہے آپ کو اگر ہم تاج محل سے تھوڑی دور پہ جو ریڈ فورورٹ ہے نا لال قلعہ لال قلعے پہ جاتے ہیں وہاں کا بھی نظارہ بھی ایک خوبصورت لگتا ہے وہ بھی لال پتھر سے بنا ہے اور وہاں سے لال قلعے سے ہم تاج محل کا ویو دیکھتے ہیں اور زیادہ اچھا لگتا ہے وہاں سے ایک دم الگ کلیئرٹی دکھتا ہے قلعے سے تاج محل کا بھیھی وہ بالکل صاف دکھتا ہے
میں تو آپ نے تو یہ سمجھ لوں مجھے وہاں
وہاں بھی تصویریں کافی بےحد خوبصورت آتی تییا
گیا اللہا آف تو مجھے وہاں کرنا اللہ آپ نے تو مجھے وہاں کا نظارا اپنے منہ جوبانی سب بتا دیا کہ کیسا کیا ہے ب
ہاں بالکل جی آپ نے صحیح فرمایا ایک وہ نا اللہ کا شکر ہے میں بھی دو بار ہو کے آئی نا ادھر تو میرے کو پتا ہے وہاں کا سارا کچھ اور آنے جانے کا بھی پتا ہے میرے کو لی جو میرے کو پہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا
ویسے تو ہم نا اپنے پورے خاندان کے ساتھ جائیں گے وہاں ہمارا اکیلے جانے کا کوئی پلان نہیں ہے
ہاں پھر تو اورہ زیادہ مزہ آئے گا
بالکل بالکل اور پت ہے ہمارے بھائی جان ہے ہماری خالہ کی بیٹی ہے ہماری خالہ کی بیٹی کے سوہر ہے سارے لوگ آئی گے ایک ک
اچھا ہاں پھر تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا نا کیوںکہ ا فیملی والوں کے ساتھ جاتے ہیں خاندان کے ساتھ جاتے ہیں نا اور اس میں دو چار گپت گوگو ہوتی ہے نا تو اور زیادہ مز مہ آتا ہے اور سفر بھی کافی یہ اچھا رہتا ہے ساتھ میں جانے سے
صحیح کہہ رہے ہو آپ صحیح فرما رہے ہو ویسے بھیناا آج کل لوگ اپنے آپ میں اتنے مصبوط ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ سمے ہی نہیں دے رہے ہیں بالکل
ہاں بکتی ایسا ہے کہ سارے اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں کہیں کسی کو بکتی نہیں مل پاتا کبھی کبھار ملتے ہیں نکاح وغیرہ میں یا پھر کوئی تیوہار ہوتے ہیں جیسے ابھی عید نکل کے گئی تھی تو مہمان آئے تھے تھے اور اپنے جو خاندانی لوگ ہوتے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تبھی کہیں گپت ہو پاتی ہے باقی کا آپ کو پتا ہی ہے کسی کو کہاں بکتے ہے روزانہ آنے جانے کا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے صحیح اور جیسے کہ نا مجھے نا آپ کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی میرے گھر میں بھی سب لوگ اللہ کے فضل سے اچھے ہی ہیں
ہاں پھر تو بہت ا خوب بات ہے نا کیونکہ موسم کے حساب سے موسم بدل بھی رہا ہے تو تھوڑا سا بیماری حالت بھی ڈاؤن ہو رہی ہے اچھے سے رہنا بھی ضروری ہے نا کہیں دھوپ ہوتی ہے کہیں ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو نا دھوپ میں آتے ہی ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو کھانسی ہی زکام چل رہا ہے
فرمایا اپ نے لیکن اگر دو وں کے ساتھ ملنا جلنا گفت کرنا ایک الگ ہی مزہ ہے ایک الگ ہی مطلب بھائی چارہ ہے
ہاں یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا نا اور پھر بھی دوستوں کے ساتھ جو گپتگو ہوتی ہے نا وہ تو بھائی کہیں نہیں کر پاتے نا دوستوں کے ساتھ میں یار ہی میں کیسی بھی باتیں کرو کسی کو برا نہیں لگتا اور کیس کی بھی حرکتیں کرو سب چلتا ہے
نمت ج اچھے دوست اس وقت میں ملنا اس دور میں ملنا پڑھائی مشکل ہو گیا ہے
ہاں جی یہ بات بالکل آپ نے صحیح فرمائی آج کا دور ہی ایسا ہے کوئی مطلب بھروسے لائی کی نہیں ہے کوئی کہیں کوئی کہیں دھوکا دے ہی جاتا ہے اس لیے جو بھی آج کل جو اچھے دوست مل رہے ہیں نا بگو اللہ رہے وہ ہمیں اللہ کے کہ ا کچھ بھی سمجھو اللہ کہ شکر ہے یا اللہ کی دعا رحمت کچھ بھی سمجھو ہم نے اتنی اچھی عرادت کی تو اس کی وجہ سے ہمیں اتنی ا اچھے یار دوست مل رہے ہیں
پالدہ اور صاحب
ہ اور ن آپ سے بات کر کے میرے کو کو بھی بہت اچھا لگا اور میرے کو بھی آپ سے بات کرنے کر کے بعد ملنے کا من ہوا ہے تو کبھی ب ب ملنے آنا ادھر آؤ تو مل کے ضرور جانا ہم
پس رہ ربا درسے ایسام مضبوط ہوتے ہیں
گلاب نے صحیح فرمایا
جی ہاں پھر ملاقات ہے کہی ماشاء اللہ آپ کو کہم کامیابی ہے ت برم
بالکل بالکل اللہ حافظ آپ کا شکر بات کرنے کے لیے آپ نے میرے کو کو وقت دیا اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی کول پہ یہ بھی تو پ